السلح جان
وعلیکم السلام بھائی جان
کیسے ہیں آپ
بڑھیا بڑھیا ایک دم آپ کیسے ہیں
بالکل میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل الحمد للہ تو بنا وقت جائے ہم موضوع پہ آئے
نہیں آپ سے بہت سمے بعد بات ہوئی مجھے لگا حال چال پوچھ لیتا ہوں
ارے بالکل بالکل فرمائیے اس حساب سے ہمارے پیسے بھی کٹ جائیں گے ہال چال پوچھنے سے ہمارے پیسے بھی کٹ جائیں گے
نہیں نہیں کچھ نہیں کٹے گا
اچھا بالکل فرمائیے آپ پانچ دس روپے کا مسئلہ کچھ نہیں ہے
اور بڑھیا کیا چل رہا ہے آج تھوڑا سا اپنا بہت بتائیے تھوڑا سا
میں بالکل الحمد للہ بیٹھا ہوتا ہوں کوڑے کی کوڑی کی طرح پڑا رہتا ہوں
ہاں ہاں کام شام نہیں کرتے آپ
ارے بالکل ہی کام تو ہو گیا بہت اب بس بیٹھنا ہے
پڑھائی میں کیا کرتے ہو آج
ارے بالکل بھی نہیں میں تو فیل ہو گیا
فیل ہو گئے آپ
بالکل
کس میں آپ فیل ہو گئے
ارے سب ہے
ارے آپ تو مجھ سے بھی بدتر نکلے میں تو ایک ایک کتاب میں نے تو پاس کر لی تھی
میرے بائی جان سارے فیل ہے
بہت خوب بہت خوب
جی
تو موضوع پہ واپس آتے ہیں آپ آپ ہی اسٹارٹ کرے آپ کون سا موضوع
میرا آج کا موضوع ہے بچوں کی ڈیجیٹلی حفاظت
او ہو بہت بہت خوب بہت خوب
بالکل بچے آج کل تعلیم اور تفریح دونوں کے لیے انٹرنیٹ کا بہت استعمال کرتے ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کی رہنمائی کرے اور انہیں انٹرنیٹ سے محفوظ استعمال کی تعلیم دے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ کسی اجنبی سے رابطہ نہ کرے اور اپنی شخصی معلومات کسی کو نہ دے مناسب ویب گاہوں کا انتخاب اور وقت کی مناظم منظم تقسیم بھی ضروری ہے اگر بچوں کو بچپن سے بچپن ہی سے ڈیجیٹلی ذمہ داری اور احتیاط کی عادت ڈال دی جائے تو وہ مق مقبل میں زیادہ محفوظ اور باشعور شہری ثابت ہوں گے بالکل شکریہ آپ کا
بالکل بالکل بہت صحیح کہا آپ نے جیسے کہ آپ نے بات کی بچوں کی جو انٹرنیٹ پہ حفاظت ہوتی ہے اگر ہم ہمارے موبائل فونز میں پیرنٹل کنٹرولس کا ایک آپشن آتا ہے وہ آن کر کے ہم اپنے بچوں کو بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں وہ انٹرنیٹ میں جا کے کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی شخصیت اور شناخت کو ایک اپ پائے تک میل تک پہنچائے
بالکل بالکل
بچے ایک پیڑ کی طرح ہوتے ہیں جیسے ان کا جیسے ان کی تربیت ہو ویسے ہی یہ بڑے جا کے کے پھل دیں گے تو اسی طرح بچوں کی ڈیجیٹلی حفاظت بہت ضروری اور بہت اہم ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا
کیونکہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جو ادبی تعلیم ہوتی ہے جو اکیڈمکس ہوتی ہے اس کے برکز ان آج کے دور میں جو کہ آج کا ڈیجیٹل دور ہے اس میں ہمیں بچوں کو بہت بہت ضروری ہے کہ ان پر نظر اور نگرانی
معاف کرے گا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
آلو
ہاں ہاں بھائی
آ رہی ہے
ہاں ہاں آ ب رہ ہے
ہاں تو میں اب اپنے دوسرے موضوع پر جاؤں گا آن لائن خریداری میں حفاظتی تدابیر
بالکل
ہیلو
بالکل بالکل فرمائیے
ہلو
ہیلو
آپ سن رہے ہیں میری بات
بالکل سن رہا ہوں بالکل آپ بنا وقت ضائع آپ اپنے موضوع پہ آئیے
جی جی معافی چاہتا ہوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی خریداری نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے
بالکل بالکل
تو اسی لیے مگر اس میں احتیاط بھی ضروری ہے
جی جی
جیسے کہ آپ کی بات کریں آپ تھوڑا سا ادھر ادھر جوتا دیکھتے ہیں اچھی طرح جوتا دیکھتے ہیں اچھا سا جوتا دیکھتے ہیں آپ اپنے پھر اے ٹی ایم اکاؤنٹ میں پیسے نہیں دیکھتے کتنے پڑے ہیں آپ خرید لیتے ہیں
بالکل
ہاں اسی طرح خریداری صرف معتبر ویب گاہوں سے کرنی چاہیے اور ادائیگی سے پہلے ہر معلومات کی تصدیق کر لینی چاہیے جو کہ آپ نہیں کرتے ہیں اسی لیے آپ کا وہ تین شرٹ کا آرڈر سکیم تھا بینکی معلومات کسی غیر معتبر ذریعے پر فراہم نہیں کرنی چاہیے آپ سن رے
بالکل بالکل
اگر کوئی پیشکش غیر معلومی طور پر سستی لگے تو اس کی حقیقت ضرور جانچنی چاہئے
بالکل
سوچ سمجھ کر کی گئی آن لائن خریداری نہ صرف مالی نقصان سے بچاتی ہے بلکہ اطمینان بھی فراہم کرتی ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے آن لائن خریداری ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے باضابطہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہ اس کا ا جو ٹرسٹ اسکور جو ہوتا ہے یا ہماری جو مختلف آن لائن سائٹس ہوتے ہیں تو ان سے ضروری پہلے ا رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا مطلب یہ نئے اصل میں یا اسکیم ہے تو بالکل ہمیں غور و فکر غور و فکر سے ہمیں آن لائن خریداری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی ہوگی تو میرا دوسرا موضوع ہیں قومی سطح پر سائبر ت تحفظ کی اہمیت سائبر تحفظ صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ کہ پورے ملک کے لیے بھی احتیاطی اہمییات اہمیت رکھتا ہے حکومت ادارے بینک تعلیمی ادارے اور دوسرے اہم نظام ڈیجیٹلی ڈیجیٹلی ذریعے سے چل رہے ہیں اگر ان پر حملہ ہو تو قومی معیشت تو قمی معیشت اور عام متاثر ہو سکتا ہے
نہیں امن امن متاأثر ہوت
امن معاف کریے گا اس لیے حکومت کو مضبوط حفاظتی نظام عوامی شعور اور جدید تعلیم کو فروغ دینا چاہیے ہر شہری کا بھی فرض ہے کہ وہ ذمہ داری اور احتیاط کے کا مظاہرہ کرے جب حکومت اور عوام مل کر کام کرتے ہیں تو تجا ڈجٹل ڈجٹلی ڈیجیٹلی دنیا کو زیادہ محفوظ بنانا ممکن ہو جاتی ہے بالکل شکریہ آپ کا
بالکل بالکل بہت بہترین بولا آپ نے بہت بہت اچھا ڈیجیٹلی کو دجال بولا آپ نے کوئی بات نہیں
یہ معاف کریے گا تھوڑا
ادھر ادھر نکل جاتا ہے
جی جی یہ نچلی طور آج ہاں ایک حساب سے
بالکل بالکل ہاں آپ بہت بہت بہت انٹلیکچوئل بندے ہیں آپ اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں
بالکل شکریہ آپ کا
جی میرا دوسرا موضوع سائبر جرم اور اس کا تدارک ہے
ہاں جی
سائبر جرم سے مراد مراد آپ کو بتیا مراد
جی جی
آ وہی ملاب سائبر جرم سے مراد ایسی غیر قانونی عمل ہے جو ڈیجیٹلی ذریعے سے انجام دی جاتی ہے اس میں شکل اسی معلومات کی چوری مالی دھوکھا غیر اجازتی رسائی اور افواہ پھیلانا شامل ہے ایسے جرم افراد کے ساتھ ساتھ اداروں میں اور ملک کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے بچنے کے لئے قوانین پر شختی سے عمل کرنا اور عوام میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے ہر شخص کو اپنی ڈیجیٹلی سرگرمیوں میں احتیاط برتنا چاہیے اور کسی بھی معشوق حرکت کی متعلقہ اداروں کو اطلاع دینی چاہیے جب قانون اور عوام دونوں اپنی ذمہ داری نبھے ہیں تو سائبر چرم پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے جی
بہت بہت خوب فرمایا آپ نے معاف کرے گا آپ کا موضوع کس پہ تھا
آپ میری بات سن پا رہے ہیں اچھی طریقے سے یا آپ ایسے ہی بات کریں پیسوں کے لیے
نہیں بالکل بالکل میں سن پا رہا ہوں میں بھول گیا تھا دراصل آپ کا موضوع کا ٹائٹل کیا تھا لیکن میں نے پورا آپ کا سمجھا
کی سائبر جرم
ہاں ہاں ہاں معاف کریے گا اب یاد آیا مجھے سائبر جروم ویسے بہت ہی ہاں جی بالکل
جی جی
رائبر جرم آپ سے بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بولا ہمیں بہت سارے جیزوں پہ بات یہ غور فکر کرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور اگر نہیں ہم نے سمجھے یا جو اسکیمرس ہوتے ہیں ان پہ سخت سے سخت قوانین ہیں تو ان کو ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان سب سے بچنا چاہیے اسی کے ساتھ میں اپنا اگلا موضوع پیش کرنا چاہوں گا تعلیمی اداروں میں سائبر تحفظ کی ضرورت
جی جی میں سن پا رہا ہوں آپ کی بات
ہاں جی تو یہ ہمارا لاسٹ موزوع ہوگا آج کے دور میں تعلیمی ادارے بھی ڈیجیٹلی نظام پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں طلبا کے امتحانی نت نتائج دیکھلا داخلہ کی معلومات داخلہ کی معلومات اور دیگر اہم ریکارڈ ڈیجیٹلی صورت میں محفوظ کیے جاتے ہیں اگر ان نظاموں کی حفاظت درست نہ ہو تو اہم معلومات ضائع یا چوری ہو سکتی ہے اس لیے تو تعلیمی اداروں کو مضبوط حفاظتی نظام اختیار کرنا چاہیے اور طلباء کو بھی انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کی تعلیم دینی چاہیے اس طرح نہ صرف معلومات میں پوج رہتی ہیں بلکہ تعلیمی نظام پر بھروسہ بھی مضبوط ہوتا ہے حفاظت اور شعور تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری عنصر بی بن چکے ہیں
ضروری آنسر بند چک ک کیہ بالکل بالکل
بالکل درست فرمایا
ترست ترستست بیی بقی
رس کیا
تو لگیا بییایا
ساب